ہیللو اور سناب بھائی وعلیکم السلام
بھائی آپ ٹھیک ہو بھائی آپ کو پتا ہے ہماری دو کالس ہو گئی ہے ریجیکٹ اور چھ چھ منٹ ساڑھے پانچ منٹ کی یہ اس کا تھا کیونکہ کیونکہ اس پہ کشمیری کی تھی بھائی کشمیری مت نہ کرنا نہیں کرنا ٹھیک ہے
اوکے بائے
ہاں بھائی اور گھر میں سب ٹھیک ہے
بس دعا
اور اور کیا کرتے ہو آج کل
بس میں بیٹھا ہوں تم سنا گرمی سے بھی ٹھیک ہے کھانا کھایا اور
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا کھانا
ہاں میں نے بھی کھایا
سالن ہمیں کیا ت سال ہمیں خنی تھی بھائی
اچھا یخنی ہم کو بھی تھی گوشت ہم کو گوشت اور آلو تھا
ہمیں گوش تو جیکنے چ
اوکے اوکے تو میں کیوں نہیں فھر چڑھتا ہے اگر تم گوشت کاتو تم ہٮکو ڈیجائٹتاٮے
بھائی پتا نہیں تمہیں چڑھتا ہے بھائی تم تو بھی تو ہو
میں کرتاؤ نا غلط چیز اور سا
بس دعا بھائی آج گئے س ن ہوو کھیلنے
ہاں بولو بولو
میں ب رہ ہوں آج گئے اس نا ہو کر کھیلنے
ہاں
سنو گ کھیلنے گیا آج
نا نا
اج کاہاں تھ پورے دن ہیلو بھائی
دیک ک نے بیس روپئے کٹا ہوا دیا کر کر تو بہت کر تو بت کر تو رہے
ب ریب گاؤں ریب ہاں بائی ریپ ب آتا ہوں میں بائی بائے ریپ ریپ ریپ ری اچھا سا ریب
اباب آبابا
واہ واہ یقین تم کو نہ پر آئے میں اں کیین سے ل ہوں پار ہے ساتھ ماں کا پیار ہے ہنسی ہے اس کی جیت میری کیسے رات کلوز اسے جگہ جاؤں گا
یہ تم ریپ گاتے ہو کہ شہعری کرتے ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے
یہ شاعری تھی بھائی
یہ شاعری تھی
ہاں بھائی
اور مجھے کوئی فالو کرا ہے انسٹا پہ
خود سب کہتے توداس ہو اور باقی ہے ہمارے بیچ فاصلے تو کروں امید کہ کسی سب سفر سے دوری کم نہ ہو ت ہ ج
و و واہ
د ترک بھی بہت دل کا در کھلا ہی نہیں دل میں درد تھا وہ ہوا کہ تم ملا ہی نہیں
ہاں اور ادھر سے ایک ایک لڑکی ہے وہ کیا ہووٹ ہے یار
بھائی اچھی بات ہے بھائی اللہ کی قسم میں آپ کو ا اسکرین شاٹ بھیجوں گا اس پہ دکھا ہے پھر یہ کالر نے مناسب باتیں نہیں کی ہے بھائی کیا کرتے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے
سر سر سر
ہاں تو ہنستا نہیں تو کبھی درد سے مسکرا ہی صحیح کوئی راستہ نہیں تو خود سے راستے
و واہ واہ و ہاں ب بہت بے کی سب پ
بائک
وہ کر
بعدال ریجیکٹ
ر پ کر جائیں گے
ایک یار جس کے گھر پہ ماہین ہے ایک گھر پہ رات بائی
شھن اگر ب کای ب لائیٹس سر سود
ہیلو بھائی
وہیر رہ
میں خود نہیں ہوں یہ کوئی رستا ہے خواب کا پرانا کوئی ذریعہ تو نہیں خواہش تو خواہش ہے زندگی ہیلو بھائی
ہلے ش ج ج
ہیلو بھائی
اپ
ان جو ہ عر سے چلایا ہے عمر سے نہیں پڑتا بڑا وہ ہے جس م
ب ب فون کاٹ ب د دک پ ہاں بولو بازار ہے نا تھوڑا سا ادھر آئے تھے غلط آئی تھی ادھر سے تھوڑا تم نے کہئے ریپس گئے تم نے ریپس ویپس کچھ کہ آ نے
بھائی تم تو سن رہے ہی نہیں ہو آپ سے تو بول رہا ہوں
میں سنا تھا نا میں کر رہا تھا ن ہیلو ہیلو مھے تھوڑی ورک آئیھی
اچھا ٹھیک ہے جس سے گئے ہوئے خود سے زمانہ ہوا وہ تم کو بھٹکتا ہے میں خود نہیں ہوں یہ کوئی سمجھ میں جو تم کو ترستا تو اب تو خواب ہے ان کا پورا ہونا کو ضروری تو نہیں ہے
پھر اس کا کواب
کسی نے کیا خوب کہا ہے تیرے دھر میں بستو ہی کھڑا ہے
او مائی گوڈ اب لاہ ت بائک
بائی سنو سنائی لمبی بات ایک سنو
اچھا بولو بولو
میںتی ہوں یہ کوئی اور ہے مجھ میں جو تم کو ترس تا وجود ایک تماشا ہے تم جو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک تماشا ہے ہے میرے دل کیش جان- بھائی کیسی بات ہے بھائی-
ہاں واہ- واہ- واہ -واہ
ایک پال میں یار سے کہ سارے رخ دکھ جائے ہم تو کھوئے ہیں شہر- کس کا ایک انجان سا قفلہ- یر غم میرا غم کس کا ہے حسن کی بازار میں تو عشق فستتا ہے میرے منظ- پر کہاں ہے رستہ
ہم کسمھ ہے سر کہ
بھائی، بات کرو نا بعات کوچ زیادہ یہ آتا ہے- بھائی اگر آپ بات کرو گے میرے ساتھ کنٹینیو تو بہت اچھا افیکٹ رہتا آپ کو بھی چار منٹ ہے کرو بات- چار منٹ اچھے سے-
افیکٹ نہیں ضرورت ہے ار مجھے چھ چھ منٹ کے کال ریجیکٹ ہو گئے ہیں میں کیا کروں گا چھ- اب کال کو اس کو افیکٹ کو-
بھائی مجھے جانا ہے سکتا
مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے مجھے کتنے ہو گئے ریجیکٹ- یہ نا فورٹین-
مجھے بھی دس- پندرہ ہو گئے-
آپ کیا کریں اس کو کیا کریں گیں اب-
بھائی کیا کریں گے جو آپ کے ساتھ مجھے پرسوں ہو گئے نا اچھی اچھی کالز-
ہاں وہ بھی ریجکٹ-
یہ ہو گیا تھا کچھ مناسب نہیں- میں بولا تھا بھائی کیا کرتے ہو بھائی-
آ ہے نا ہاں- ہاں
وہ لوگ بھی گزر گئے وہ گھر بھی جل چکے وہاں اب وہاں سے- آپ غرد اھی زخم تو بریں گے دوست وقت کی محرم میں شفا ہے- پر وقت بھی دوست وہ کب کسی کے لیے رکا ہے-
ہاں پھر- اچھا بولو- بولو نہ-
وہ خ بھی گزر گئے وہ گھر بھی جاگ چکے وہاں اب کچھ نہیں وہاں اوکے زخم تو بھریں گے دوست وقت بھی مرحم میں شفاائے-
تم تو بول رہے بائک لانگ کے مجھے- موڈ ہی نہیں ہے کال کرنے کی ہاں-
کریں گے دو کالس ٹھیک ہے بھائی صرف دو کالس-
بھائی اسکے بعد بات نہیں کرے مجھے موڈی نہیں مجھے شاپ پہ ہوں بھی-
بائی دو کال بائی آپ کیا ہو جائے گا اس کے بعد ایک کال تو بات-
مجھے کسٹمر ہے
ایک کال سے کیا ہوگا اس کے-
اچھا, اوکے ٹھیک ہے-
ہاں بھائی ایک کال اس کے بع تو پھر سوئیں گے-
اوکے فڈ کیا ہوا-
اب کیا اب ت دو منٹ ہے اس-
اوکے- اوکے آ مر ا پھر ریجیکٹ ہو جائے گی پھر کیا فائدہ ہے-
نہیں- نہیں آھ چلو دس منٹ ہی-
وہی ہے نا مس ل آگئے ریجیکٹ ہو گئی-
نہیں بھائی اگر آپ میرے سے کنٹینیو بات کرو گے- میں نے جتنی ال بات کیا مجھے ایک بری جکھنی ہوئی ہے بھائی اچھے سے بھائی جب آپ اچھے کہتے ہو تو ہوگے نا
جاں ای شام کو پتا ہے دس پیسے کتنے ہوئے ریجیکٹ دو-
ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو آیا ہے کچھ پیسے بھائی مجھے بھی کہاں ہے مجھے بھی کہاں ہے ابھی
دپک کا چھوٹو ہو گیا وال ہاں یہی آئے گا نا اب کہ نہیں بولسل
کسی طرح ہوتا ہے ممکن دل میں بست ہوئے لوگوں سے گزارا کرنا کچھ محبت کے بھی قانو ہو
تو جے کنے گھر پتا ب ملے گا جو نا دکان دوسری آپ گ ر دکان بھی ہے ہوم بھی ہے وے کا یہاں سے کھلے رہتے ہاں کیا اس کا گیٹ ہے نا ک پانی رکھتے ہاں بھیا کر ا ر ان شاء اللہ ہاں ب
دو بھائے
اچھا اچھا ناات نا آٹھ بج ہاں مجھے پتا ہے اور ہاں ہاں بولو آپ
بھائی آپ تو بات ہی نہیں سنتے ہو بھائی
کسٹمر آ رہا تھا نا اسی لیے اسی لیے کسٹمر آ رہا تھا اس لیے میں نے بوگا نا ادھر سے تھوڑا سا یہ پرابلم ہے
پھر آپ بولتے ہو ریجیکٹ ہوتی ہے کل ہو جائے گیا بھائی آپ ہی بول رہو
یہی تو میں نے بولا مجھے تھوڑا سا کسٹمر آ رہا ہے ادھر سے میں کیا سے بات کر سکتا ہوں
سنا بھائی تیری آنکھ منک کی کشش جس
ہاں پھر تمہاری آنکھوں آنکھ چل گی باہر اور خم ختم کرے گی کھیت
ہم تیرے عشق میں اس مقام پر رہ چکے ہیں جہاں تیرے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی
ہم گاڈ ش
تیری آنکھوں کی سہولیت میسر ہو جسے وہ بلا چانس تھا ان کو کہاں دیکھے گا
کال ہو گئی ختم
بھائی میں کرتا ہوں دوسریال ایس ہی رہنا بس لسٹ کے کریں گے بائی ٹھیک ہے اوکے اوکے میں کرتا ہوں